ہیلو
ہاں جی السلام علیکم
وعلیکم السلام جی
کیسے ہیں آپ جی میں بالکل ٹھیک آپ کے یہاں سب
جی الحمد اللہ سب ٹھیک ہے اور بتائیے آپ کے والدین کیسے ہیں
جی بالکل ہمارے گھر میں سب ٹھیک آپ کے یہاں آپ کے والد ہیں کیسے
جی ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاپا جی کی طبیعت کچھ ناساز ہے ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے
اچھا تو ہم اللہ تعالی سے دعا کریں گے کی ان کو اللہ تعالی جلدی سے جلدی صحت یاب کرے
جی جی انشاء اللہ
بلکل تو آج کون سے موضوع پے آپ بات کرنا چاہیں گے
جی کوئی تہوار پے کرتے ہیں
بلکل تو میں آپ کو سب سے پہلے تہوار کے متعلق کچھ تعارف کرا دیتا ہوں تو پھر آگے آپ اپنی رائی بتا دیجیے گا
جی جی جی بے شک
تو سب پہلے تہوار یعنی جنکو انگریزی میں ہم فیسٹیول کہتے ہیں تو یے نا میں کہہ دوں آپ کو کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے کیونکہ یے ہمیں خوشی محبت اور آ ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع دیتے ہیں
جی جی
جیسے کی ہمارا ملک ہے ہندوستان اور ہمارا مذہب اسلام تو اور یہاں پے دوسرا مذہب اگر ہم ہندو بائھیوں کی بات کریں یا کرسچنس کی یا سکھوں کی ہر کسی مذہب کی بات ہم اگر کریں گے تو الگ الگ تہوار سب لوگ مناتے ہیں
جی جی
جی تو تو اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو ہمارے یہاں اہم تہوار جو ہے کی ان کو ہم ایک تو عید الفطر ہوتی ہے اور دوسری عید الاضحی جی تو آپ بتائیں کیا آپ کی تاثرات ہیں تہوار کے متعلق
جی عید ال عید الفطر میں تو پہلے ہی دیکھیے پہلے رمضان تیس دن تو پہلے رمضان رہتا ہے اس میں تو بہت رونق رہتی ہے گھر میں روزے رکھ کھو اور پھر جو ہے پھر کیا بولتے ہیں پوری نمازیں پڑھو پھر کیا بول تلاوت تلاوت قرآن کرو ہاں اور اس کے بعد پھر وہ صبح صبح اٹھو سہری بناؤ سہری
جی
سے سب کو کھلاؤ ہاں پھر اس کے بعد پھر یے ہے شام کو کی افتیاری کی تیاری کروں مطلب رمضان شریف میں اتنی رونقیں رہتی ہیں گھروں میں اور اتنا اچھا لگتا ہے ایک اور سب کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا کھانے پینے کا وقت بھی ملتا ہے ویسے تو ہم لوگ کو مطلب اتنا زیادہ مطلب کیا آدمی اتنا مصروف رہتا ہے اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا کی ایک دوسرے کے مطلب ساتھ میں بیٹھے کھائے پیے ہے نا رمضان شریف میں تو یے پورا مہینہ تو یے سلسلہ جاری رہتا ہے ہاں اس کے بعد اور پھر رمضان کچھ رمضان بیت گئے اس کے بعد پھر عید کی تیاری چلنے لگتی ہے پھر عیدکی تیاری میں یے ہے کی روز بازار جاؤ پھر کپڑے ہیں تو کیا بولتے ہیں سب مطلب گھروں کی گھروں کے بھی مطلب صفائیاں اور کیا بولتے ہیں گھروں میں ہیں اور لیڈیزوں کو تو سب زیادہ کچن کا کام رہتا ہے لیڈیزوں کو کچن کا کام رہتا ہے سب سے زیادہ ہاں اور پھر ہم لوگ کیا پھر بازار بازار گئے بچوں کپڑے ہفتہ دس مطلب پندرہ روزے کے بعد تو سمجھیے بہت زیادہ افرا تفری مچ جاتی ہے بازار کے لیے سب سے زیادہ ز یہی یہی سلسلہ یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے نا پھر عید عید ہوئی عید عید تو ایک دن کی ہوتی ہے لیکن رمضان ہم کو تو وہ سب سے اچھا رمضان شریفہ لگتا ہے کیونکہ رمضان شریف ایک ایک مہینے کا رہتا ہے ایک مہینے کا رہتا ہے پورا تو اس مطلب اس ٹائم ایک مہینہ پوری مطلب اتنی آپ تلاوت اتنی تلاوت کر لو گے کہ آپ کو خود نہیں پتتا چلےا کہ ہم مطلب اتنی تلاوت کر لیے باقی ٹائم آ سوچتے رہو گے نا تو آپ کچھ نہیں تلاوت کر پاؤ گے لیکن رمضان شریف میں آپ کو مطلب دیکھیے پیٹ بھی خالی رہتا ہے لیکن اوپر والا اتنی طاقت اور مطلب اتنا حوصلہ دیتا ہے اللہ تعالی کہ ہم مطلب نماز بھی پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں باقی اپنے جو کام ہے وہ بھی برابر کر رہے ہیں نہیں کہ کسی کام میں ہم کوتا ہی کر رہے ہ
بالکل ماشاء اللہ ہ بالکل ماشاء اللہ کیا ہے کیا باتیں بتائی آپ نے بالکل بالکل تو اس میں میں ایک چیز جی جی میں اس میں ایک چیز اضافہ کرتا ہوں تو جب ن افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو سب لوگ جب بیٹھتے ہیں اس ٹائم انتظار کر رہے ہوتے ہیں ایک ا اس وقت کا اپنے جو مقرر وقت جس ٹائم پہ افطاری کرنی ہوتی ہے تو سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالی نے اللہ تعالی کی بدولت اتنی نعمت ہمارے سامنے ہوتی ہے بالکل تو وہ افطاری جب کرتے ہیں تو انسان پورا دن روزہ رکھ کے بعد شام کو اپنے گھر والوں کے ساتھ افطاری کرتے ہیں تو وہ ایک الگ پرسکون سا وہ انسان سکون مل جاتا ہے
اور دیکھیے سب چیز ہم کو دنیا کی نعمتیں رکھی رہتی لیکن جب تک اللہ کی پکار نہیں ہوتی
ہم ہاتھ بھی نہیں لگاتے
جی جی یہ جی یہ اوپر والے کا بہت جی جی ہاں اور جو ہے اس ٹائم کی کہتی ہیں دعا مانگنا بھی اس ٹائم کی دعا بھی قبول ہوتی ہے ہاں اس ٹائم فرش میں مطلب آسمان سے زمین یہ سب چیزیں ہیں نا تو اور پھر ہے نا عید عید تو ہم کو عید کا ہے رہتا ہے مطلب بہت اب دیکے بچپن میں عید کا بہت زیادہ مطلب تیوہار کا بہت زیادہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے نا تو تیوہاروں کا تھوڑا سا وہ کم ہو جاتا ہے پھر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں نا انسان کی
کوئی ایک بات بتا بتاتا ہوں تو وہ آج کل آپ نے وہ انسٹاگرام وغیرہ پہ وہ ریلس وغیرہ ہے کہ عید تو بچوں کے لیے ہوتی ہے لیکن میں اس بات سے بالکل سہمت نہیں کیونکہ
جی
عید چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو چاہے بوڑھا ہو چاہے کوئی بھی ہو عید سب کے کے لیے وہ نا ہر سال ہر ٹائم پہ ایک جیسی خوشی لانی چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالی کی ایک تو دین ہے اور دوسری ایک ا عید کا جذب ہمیشہ رہنا چاہیے انسان کے اندر
جی جی اور اس میں ملنا جو جلنا بھی رہتا ہے نا سب سے عید میں دشمنوں کو بھی گلے لگا لیا جاتا ہے ہاں سب گلے شکوے بھول کے ہاں اور دل میں ملال نہیں رکھتا ہے انسان ہاں اب یہ سب یہ سب چیز اس کے بعد پھر پھر تو دیکھیے محبت ہے محبت ہاں
بالکل صحیح بتایا آپ نے درست درست فرمایا آپ نے بالکل تو اس کے بعد عیدال اضحی یعنی جس کو ہم بڑی عید کہتے ہیں یا بکرا عید بھی کہتے تو آپ کو آپ مجھے سب سے پہلے بولے کہ آپ سے میں ایک سوال پچوں گا کہ آپ کو کونسی عید پسند ہے
ہاں بکراعید ہم کو تو وہی بر عید پسند ہے عید الفطر
عید الفطر یعنی کہ چھوٹی عید جو رمضان کے
جی جی جی رمضان کے بعد والی جی اب بکری عید میں بھی ہم کو سیکھنے کو ب بکر عید میں بھی ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اپنی سب چیزوں کی قربانی دے اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم بکرے کی ہی قربانی دیں ہم اپنے گ گھمنڈ گھمنڈ گرور ہاں اور دل میں جو گوبز کناا کنا رکھتے ہیں اس چیز کی بھی قربانی دیں ہم
ماشاءاللہ کیا بات بتائی آپ نے بالکل بالکل بالکل بہت بہت اچھی بات بتائی آپ نے تو اب ہم نے بالکل مسلمانوں کے تہوار کے متعلق بات کی تو کچھ تھوڑا سہ وقفہ ہم دوسرے تہواروں کو بھی دیتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں ہر ایک تہوار جوم بڑے دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں بالکل بالکل تو جیسے ہمارے ملک میں اور ایک تہوار ہیں جیسے دیوالی ہے ہمارے ہندو بھائی لوگ مناتے ہیں بالکل بیےساکھی کی ہیں جو سکھ بھائی مناتے ہیں یا ہولی وغیرہ ہیں تو بالکل جب ایسے
اب دیوالی کا ہی لیجئے اب دیوالی میں یہ بتائیے ہماری وہ اب ان کی کیا ان کے بگوان ہے جو ہمارے ہندو بھائیوں کے رام بگوان ہے وہ سوتیلی ماں کے کہنے پہ جنگل چلے گئے ابھی یہاں سگی ماں بولے گی کہ جنگل چلے جاؤ تو ہمارے یہاں کے بچے نہیں جائیں گے آج کل کے تو یہ اس میں ہم کو یہ سیکھ یہ سیکھ ملتی کہ ہم بڑوں کی مطلب بڑوں کا انہوں نے کتنا کہنا مانا اور بڑوں کا کتنا مطلب جی ہے نا یہ چیزیں مطلب سب جو جتنے بھی دھرم ہے نا سب سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے
بالکل بالکل مجھے اس بات کا علم نہیں تھا تو بالکل آپ نے میرے جو علم ہے اس میں اضافہ کیا کیا بہت شکریہ آپ کا اس بات کے لیے تو اور آخر میں میں بتانا چاہوں گا کہ جو تہوار ہیں یہ محبت اور امن
امن چین جی جی جی اس لیے ہم کو تیوار ا دل خوشی مطلب خصوصیت کے ساتھ پورا منانا چاہیے مل جل کے منانا چاہیے ہے نہ من میں گلا شکوا نہیں رکھنا چاہیے
بالکل بالکل بالکل جیسے اگر ہم دیکھیں عید دیکھے عید میںہ ہم اپنے رشتتے داروں کو بلاتے ہیں اس رشتتے داروں کے گھر جاتے ہیں جیسے بڑی عید پہ ا ہم آپس میں ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں ایسی دیوالی پہ جو ہمارے وہ آپس میں مٹھائی باٹتے ہیں تو اس کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ ہر ایک جو مذہب ہے اس مذہب میں جو بھی تہوار ہے یہ بھائی چارے کا
بھائی سارے کا امن امن شانتی کا جی جی تو صحیح بتایا آپ نے جی جی یہ سب سب چیزیں تہوار ایسے ہو ہو گیا ٹھیک ہے تم انسان ایک دوسرے سے ملنے کا وقت تو نکال لیتا ہے نہیں تو ایسے تو کہاں کسی کو وقت ہی ہے سب اپنے اپنے میں اتنا مصروف ہے ہاں انسان کہ کسی کو کسی کے لیے وقت ہی نہیں ہے آج کل ہاں تہوار میں یہ ہے کہ دیکھیے باہر رہتے ہیں باہر رہتے ہیں لوگ تو تہوار منانے اپنے ملک آتے ہیں
جی بالکل بالکل ماشاء اللہ کیا بات کی آپ نے تو بالکل بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے امید ہے پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع پہ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اللہ
اللہ حافظ